ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ کے شہر میں ہے نا نیٹ ورک پرابلم یہ سا سب کہہ رہے تھے میں ہے
ہاں تو آپ کی بتاؤ
ہمارے بھی سب کہہ رہے تھے اللہ کی رحم سب ٹھیک ہے گھر میں بھی آپ سناؤ
ہاں ہمارے بھی اللہ کی مہربان ہے
ہوں
اور بتاؤ کیا ہے اللہ نے اللہ نے کیا اللہ اللہ کر رکھا ہے آپ کے ساتھ
کیا کرے یار ہمارے سو رہے نا یہ ص ہی ہے ویری ان میری جگہ اگر کوئی بھیگم ہوناا تو ان کو چھوڑ دے
کیا ہوگا ایسا
ایسے یار کچھ میں بول رہی ہوں جاب کر لو بچوں کی بھی لائف سدھر جائے گی
ہوں
لیکن وہ جاب کرنے جاتے ہی نہیں
کیوں
پتا نہیں کین جانا نہیں چاہتے
ارے ان کے چھوٹے چھوٹے نواب ہے نا ان کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہوں گے وہ
نہیں نہیں پہلے تو بولا تھا نہیں ایک دو دن پہلے جاؤں گا جاؤں گا پتا نہیں کل کیا ہوا بیچ میں روک ٹوک لگا دی
اچھا کسی نے کچھ بول دیا ہوگا
ارے نہیں ہمارے بیچ تھوڑی سی بات ہوئی تھی
ہو سکتا ہے آپ نے کچھ بول دیا ہو
میں نے دیکھا نہیں بولا کچھ بھی ایسا تو لیکن تو لگتاا ہے کہ میں غلط ہوں تو شاید غلط ہی ہوں گی اس میں
سکل سوورو اچھے سے رکھا کرو اس میں کیا ہے یار
شور کو تو اچھے سے رکھتے ہیں سور تھڑے
جتنا ہی پہ رکھو گی اتنا خوشی ملے گی سور کو
پر مجھے اس خشی میں دھوکہا بھی لگتا ہے
اب دھوکا لگتا ہے تو اس کا کیا کرے
تبھی تو یار ڈر لگتا ہے
اس کا تو اس کا تو اللہ ہی جانے کیا ہوگا
اللہ کی م سے میں تو یہی ہوں ابھی تک جس دن پتا نہیں کیا ہوگا میں بھی چاہتی ہوں یہ آ رہی ہے باہر نکلے کچھ کام دھندا کرے اور اس میں کیا ہے
ہوں
ہوں
اچھا
اللہ کی ریم سے تو ہمارے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہماری فیملی پوری ہو گئی اور اب یہ کہ کو اب ایک ہمارے بچے اچھی سوسائٹی میں رہے لیکن ہاں یہ کوئی بزنس کریں گی نا تبھی ہوگا ہمارے بچوں کا بوشیہ ان کے یاد میں
جس دن اللہ مہربان ہوگا اس دن چلے جائیں گے جاب کرنے کے لیے ابھی اللہ مہربان کاں ہو رہے اس میں
اللہ سے تو ہم دعا کریں گے نا آپ جلدی ہو آپ کامیاب ہو
ہوں اچھا
ہوں
تو جو کھاں کرنا چاہتے ہیں جو آپ اس کو
ابھی تو کوٹا کی بول رہے تھے
ہ
ویسد آگے بھی جائے تو ان کا کام ٹھیک ہوگا کوٹا مل جائے پہلے تو
ہوں
پھر کوٹا سے بعد میں دیکھ لیں گے کہاں جانا ہے کہاں سے توونا ہے ان کو
ہاں کوٹا مل جائے پاس کے پاس میں
ہاں
او
ایک بار ان کو ڈھوب لگ جائے نا
اچھا
جو تو آپ تو جانتے ہو پاس میں تو کبھی ملتی نہیں ہے
ہاں جنے بھی دکت نہیں ہوتی
ہاں
کبھی کچھ کام آپ سے ملنا بھی ہوتا جائے اس لیے تو نہیں تو اوپر تو بہت سارے ہیں وہ جاب کے لیے تو پر پاس کی چیز الگ ہوتی ہے
ہاں مجھے پتا ہے وہ ابھی تو بول رہے ہیں میرے سے کی میں چلا جاؤں گا لیکن میری یاد نہیں آئی نا بچوں کی تو ضرور آئے گی اتنا تو بھروسہ ہے میں جوپا
اچ تبھی تو نہیں جا رہے ہوں گے آپ پ ش اور بچوں کو چھوڑ کے بڑے بچے بڑے ہو جائیں پ جائیں گے
پ بچے کے بوشیہ سدھارنا ہوگا تو جانا تو پڑے گا
بچے کا تو لھ سدھاریں گے اپن کیا سدھاریں گے اپن تو ک کام کر سکتے ہیں باقی تو جو بھی ہے جو اللہ مہربان ہوگا وہی کر وہ ہوگا وہ
اب تو اللہ سے یہی دعا ہے ج جو بھی ہو جلدی ہو جو بھی کام ہو
ہوں اوٹ
اور سنائیے آپ ت
آپ کے شور کہاں ابھی
ابھی تو پتا نہیں ہے ان کے دوستوں کے پاس گے ہوں گے شاید
اچھا
ہوں
جو اس کی جگہ آپ ہی کرنے لگ جاؤ جو
میں تو کل ہی چل جاؤں میرا کیا ہے
چل جاؤ اس میں کیا
اور میرے بچوں کی میرے شوہر کی کون کرے گا دیکھ ویکھ
بچے سو ر سے اپنے آپ چل جائے گا اس اورت اپنے آپ چل جائے گا آپ کے ساتھ آپ کان ہو گ تو بائی میرے کو تو باہر جانا ہے ہ
جانا ہے یار ہماریے کیا ہے فیملی توڑی ت ہے ڈ اس لیے
ہوں
ہوں اور پیسوں کی بہت سخت ضرورتیں کیونکہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ بھی نہیں ہے پھر آگے بھی تو بڑے ہوں گے کیا چھوٹے بچے رہیں گے کیا
ور کے بڑے میا کیا کرتے ہیں جو
ہوں کیا بول رہے ہوپ
آپ کے شوہر کے بڑے میا کیا کام کرتے ہیں
بڑے بھائی جان
ہاں بڑے بھائی جان
وہ وہ تو کھیتی کرتے ہیں یار کسی نہیں کرتے ہو تو
ہوں
پر کیا ہے یار پہلے تو اچھے تھے ہمارے بچوں کو بھی ایک سامان مان دیتے
ہوں
پر لیکن پت نہیں دنوں دن تھوڑی ان کے بھی دماغ میں کچرا ہے
ہوں
ہوں
اور آ پبا بھی جا
ب بھی جان تو ت چ مت
کیسے
ان سے تو بول چال ہی کم کرتے ہیں پت نہیں بنا وجہ یہسے ہی بگتی رہتی ہے بگ بک کرنے لگتی ہے یوں نہیں سوتے ان کے چھوٹے بچے ہیں اس کو ٹائم نہیں ملتا تو ان سے کیوں بولتے ہیں یاار ہم کر لیتے ہیں کچھ دنوں کی تو باتیں لیکن یہ سب کچھ نہیں کوئی نہیں سوچتا سیت پریوار وہ ہی تو ہوتا ہے نا جو ایک دوسرے کی کام آئے
سی بات
ارے جیسا میں نے چاہا نا وسا ویسا پریوار نہیں ہے
ہوں
ہممار بھی جوائنٹ فیملی ہے
ہوں
اللہ کی دعا سے ہے نا سب اچھے سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے پر یہاں کا نظارہ الگ ہی ہے
اچھا
ہوں
ایسا لگ آپ کو
ایسا یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب دکھ رہے ہیں پریوار میرے سے ہو رہے نا تھوڑے بولے ہیں سمجھ ایک جی جا
ہوں تو ہوں
ہلو ہلو ہلو ہلو
ہیلو بئی آواز
ہلو ارے آپ کے نا فین چل رہا ہوگا ہوگا سد فین کی آواز جا رہی ہے آپ کی کماری
اچھا اچھا ہاں یار گرمی اتنی پڑ رہی ہے نا تو فین تو چلنا لانا پڑے گا نا کولر بھی چل رہا ہے فین بھی چل رہا ہے
ہاں وہ تو صحی ہے گرمی تو نہیں پتا نہیں ہے اللہ خبر ہے کرے گا بارش بھی نہیں ہو رہی ہے ار ہماری طرف تو
ہوں اللہ مہربان ہوگا تبھی بارش ہوگی تب بھی ٹھنڈی آئے گی ہب اللہ مہربان بھی نہیں ہوگا
کیا بول رہے ہلو
اچھا
ہیلو ہلو ہیلو
جی
ہلو ہلوی
ہلو
ہلو
آواز کہاں گھوم گئی آپ کی
ارے میری نہیں آپ کی شاید نیٹ ورک کی پرابلم ہے آج موسم کی وجہ سے
ہاں ہو سکتا ہے نیٹھ روپئے ایشو آ جاتا ہے
ہاں
ہوں
آپ آپ کہاں بیٹے ہو ابھی
اب میں تو روم پہ بیٹا ہوں
ہ چلو ٹھیک ہے ہم بعد میں کال کرتے ہیں مجھے کام آ گیا تھوڑا
خدا ادا